اللام و علیکم کیسے ہو جناب
بالکل سبری
بیشک
اللہ تعالی کی رحم
جی جرام
محترم آج تم روزگار اور کسم کس ا بھاشا کے بارے میں گفتگ کریں گے
جی جی بالکل جناب صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ بات کرنا چاہیں گی کہ آج ہماری اسب عناشت اور مور کا ایک ایسا کلیدی بنیادی اور حیاتی مسئلہ ہے کہ جو محض ایک معاشی آنکڑا نہیں ہے بلکہ کروڑوں نوجوانوں کی اچھاجیید کی کشمکش ہے اور آج ہماری اس پچھلی گفتگو کا انھو ہے کہ بے روزگاری کا ناسور نی ادم یہ روزگار کی صورت ہے حال اس کے کلیدی اشفااب نفشیاتی اثرات اور اس مرض کا حقیقی تدارک اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہوگا
بالکل بالکل
جی فرمائیے
میں اور سنہری مستقبل کے خواب سجا کر ہاتھوں میں ڈگریا کیا پرلندہ لی دفتر ہے تو بدلے میں اسے نہ کوئی گھٹکار اور یا نہ تانگلتی ہے یہ صرف روزگار سے مر نہیں ہوتا بلکہ اس کا اپنی گات اور اسی نظام پر سے بھروسہ اپچاتا ہے آج کا نوجوان ماشاح کی اصولی کے لیے در در ڈوکرے گ رہا ہے اس رمنات تو صورت حال پر آپ کے دانے سبند دانا کا خلات کیا رس میں ڈالتے ہیں
جی جی بالکل کیا درست فرمایا جناب آپ نے کہ حقیقت پسند اور بے حادثہ توجات ہے کہ بے روزگاری درش لی کہسا سنگین المیاں ہے کہ جو انسان کو اس کی ان اور اس کا شاعور چھین لیتا ہے نہیں قیم اور فلاشکوں نے کہا ہے کہ خالی جذن اور شوتن کا مشقن ہوتا ہے یعنی جب مشاعرے میں باشالیت افراد ایکے ہار بیٹھتے ہیں تو ان کی توانائی تعمیری کاموں کے بجائے تقریب کی طرف مستقبل ہونے لگتی ہے یہ مسئلہ محض مفلشی نہیں پیدا کرتا بلکہ یہ انسانی بجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے جیسے ہمارے علی کا دشمین کی خدمت میں اس مرض کہ تمام باریغی پہلوؤں کو نہایت گہرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو بے روزگاری کی کلید ہے اسباب یعنی روایتی تعلیم اور ہنر کی قلت اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
بالکل تو بالکل آپ نے م فرمایا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ا ایک طرف لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں دوسری طرف سن تو سن تووں نہیں وہ کام کرنے کے لیے موجود لوگ نہیں مل پا رہے ہیں تو اس و تعداد کے پیچھے ہمارا تعلیم نظام کتنا ذمہ دار ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی بالکل یعنی کہ یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارا تعلیم نظام آج بھی قدیم اور روایتی گھیڑ پر چل رہا ہے ج محیج رٹا مار پر کاغذ کی شندے بانٹنا جانتا ہے بازار کی مانگ بدل چکی ہے اور آج زمانہ منشوعی جذہانت ڈیجیٹل ماہرین اور ہنر مندوقا ہے جبک مدرسے اور کالج وہیں صدیوں پرانی تھیی پڑھا رہی ہیں جب تک تعلیم میں کشو ہنر کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک یا ڈگریوں کا سیلاب مہیج بے روزگار کی فوج کی تیار کرے گا یعنی آبادی کا انفظار اور محدود اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آبادی کا سیلاب رہا ہے اور اس کے مقابلے جو روزگار کے مواقع یعنی ان میں زمین آسمان کا فرم ہے اس توازن کے وج بگڑنے کے مسئلہ کتنا سنگ
یہاں بالکل بالکل یہاں بالکل یعنی کہ یہاں آگ میں جی کا کام کر رہا ہے یعنی آبادی جس رفتار سے بٹ رہی ہے اس رفتار سے ہی ہماری معاش جا رہا ہے نوکریاں اور پیدا ہو پا رہی ہیں سرکاری محکموں پر بوجھ بڑھ چکا ہے اور نجی صبح جو ن کہ ہر کسی کو اپنی آگوش میں لینے کے سے کااف ہوتا جا رہا ہے جب ایک وتناسی نوکری کے لیے ہاروں آتی جہاں ڈگریوں والی افرادش سب میں کھڑے ہوتے ہیں تو معاشرے میں ایک عظیم قسم کسم اور مایوشی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے بے روزگاری کے نقسیاتی اور ماصر اثرات یعنی کہ کم طریقہ احساس اور ذہنی افسوردگی ایک بےروزگاری سے صرف مالی طور پر تنگ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے کتانوں سماج کی نظروں کی وقت زخمی ہوتا رہتا ہے اس نفشیاتی ہاں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے اس کے بارے میں
جی جی بالکل یہ بہت ہی دردناک پہلو ہے جناب کہ کہ ایک نوجوان اپنی عمر کے بہترین سال گھر پر بےیکار گزارتا ہے تو اس کے اندر اشا سے کمتری جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ تنہائی اختیار کر لیتا ہے کہ جب اس کا ین اب سودوی اور ذہنی کوفت کا مس بن جاتا ہے کئی بار یہ ذہنی کا جواب ہے کہ قدر شدت اشتہار کر لیتا ہے کہ مایوسوڑ کر نوجوان نشی کی لت کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر اپنی عظیم آیات کو ہی ختم کرنے کا سنگین قدم اٹھا لیتا ہے اس انسانی جانت کا مکمل قتل کیا ہے جناب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
یعنی جرائم کی کثرت اور معاشر سبے را روی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھو کو اور گر کی ضرورت ہے انسان کو مجبور کر دیتی ہیں تو وہاں خالی ہاتھ جرائم کی طرف نہیں جاتے ہیں یعنی بالکل دیکھتے ہیں کہ بھوک اور موپلی سی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے جب سیدھے راستے سے حاصل نہیں ہوتا تو نوجوان کمرہ ہو کر چوری سائبر فاڈ اور دیگر جیسی قانونی سرم جی ترم گرمیوں کے جلدر میں بس جاتے ہیں معاشرے کے ہاں امن امان کا ہاں جناجہ نکل جاتا ہے بے روزگاری دراصل تمام ماں ستی براہوں کی ماں ہے یہاں بھائی کو بھائی لڑاتی ہے اور تہذیب کا عکل الس ددلا کر دیتی ہے یعنی کہ ادم بے روزگار کا تدارک اور حکمت عمل کے بارے میں اس کا کیا خیالات
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا جناب آپ نے کہ اس عزیز مسئلے کا حل مش سرکار کے بھروسے بیٹھنے کا نہیں ہے چلا بلک کہ اس کے لیے ایک مکمل اور چو طرفہ حکمتی عمل کی حثت ضرورت ہے یعنی کشو ہنر کو اقلیت نوجوانوں میں میلی شبت تاکیز کی وہ محض کاغذ کی ڈگریوں کے بھروسے وقت جایا نہ کرے یعنی آج ہی بازار کی مانگ کے مستقابی خون ججید ہونا یعنی ڈیٹا سائنس کا کوئی تکنیکی سیکھے یعنی ہنر وہ چاوی ہے جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے یعنی خود روزگاری کی طرف رجان نوکری مانگنے والوں کے پننے کے بجائے نوکری دینے والے دینے والے بننے کی کوشش کریں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اپنا کوئی جات کاروبار شروع کرے یعنی ججیدی دور میں ڈیجیٹل جرائم نے بیوپار کو عجید سہیل بنا دیا ہے جناب یعنی تعلیم نظام کا جزیدی قرن یعنی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نشاب کو مکمل طور پر بدلے اسکولوں اور کالجوں میں تھیوری سے زیادہ الیم مشغور ابو نکشن اور کومر پوشن کی لازمی درجہ دیا جائے
بالکل یعنی جو آپ فرما رہے ہیں بالکل بالکل یعنی نوجوان کو چاہیے کہ وہ نہ ہم سے گھبرا کرمت نہارے مشکل وقت جو ہے انسان کی آجمائش کا ہوتا ہے اپنی سلیتوں پر بھروسہ رکھنے اور مستقل مزاج کے ساتھ جستجو جاری رکھا ہے یعنی کہ حاصل کلام کے بارے میں دیکھتے یعنی آج کی گفتگو کا لوبےلوباب یہی ہے کہ بےروزگاری بخش اے پہاڑ جیسا مسئلہ ہے مگر انی ارادہ اور کصبے مار اس پہاڑ کو بھی ریزا ریزا کرنے بھی طاقت رکھتا ہے جہاں سرکاریں اپنا کام نہ کریں مگر ہمیں اپنی ات ونر کی آخھی تپ کر اولاد بنا دیتی
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں جناب آپ کی مایوسی کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دے اور اپنی بند آنکھوں کو کھولیے یعنی زمانے کی رفتار کو سمجھیے اور اپنی شخصیت کو ایک نئے ہنر کے سانچے میں ڈالیے یعنی اب ہاتھ کی لکیروں کو مقدر نہیں بنتا ہے جناب مقدر تو ہماری محنت اور ہماری اس کسم کش بنتا ہے کہ کسی نے کیا کہا ہے کہ اداس ہونے سے تنگی یہ مارچ کم نہیں ہوگی اٹ اور اپنے ہنرش جمانے کی تقبیر بدل دی ہے نا جناب
بال بکل شی جو ہے اھر اور بالکل بھی کو چت روری ہے یعنی اسسی ساہرانہ انداز میں کہنا چاہوں کہ ڈگری یہاں ج پ شیو مندر نہیں ملتی ہے بلکی ہنر کا چرتنا کر دےھو پھر کیسے اپنے آپ خود کو راستہ نکل لاتا ہے یعنی کہ انمول تکیرے سےگ اور باروار ک تو کے لی اور ہم اور آے بالکل بغیر فرمایا نہیں بے روزگاری کے بارے میں تو بے روزگاری ہاں ایک مددا کریں گے اور اس سے آپ کا اور دھنیہ واد خدا حافظ
جی جی خدا حافظنا